ہ
ہاںپ کیسی ہو
ہاں ہاں
سیہو
بالکل ٹھیک ہوں اور بتاؤ کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں بیٹھی ہوں
اچھا اچھی بات ہے سوئی نہیں ابھی تک
نہیں سوئی بہت گرمی ہے
گرمی بہت ہے آج کل پاور ہی نہیں رکھتے یہ لوگ تم لوگ کو بھی یہی سب ہو رہا ہے
ہاں اور کل شٹ ڈاؤن ہے صبح کے آٹھ بجے تک دو بجے تک ہے دوپہر کے
ہائے ہ ہ ہاں بہت ہی بت زیادہ پرابلم ہوتی میں تمہیں کیا بولوں مجھے کتنی گرمی ہوتی ہے میں مر جاتی ہوں گرمی سے مجھے بہت ٹینشن اٹھتی ہے گرمی کی وجہ سے کیوںکہ باہر نکل ہی نہیں پاتے کچھ کام کر ہی نہیں پاتے ہیں
ہاں نا بہت گرمی میں صبح سو رہی تھی میں سو ہی نہیں پائی میں سات ہی بجے اٹھ گئی اتنی گرمی ہو گئی نا ویسے کھڑکی کے پاس تو ہو گئی
وہ بھی ہے بہت پروابلم ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے
اور اب تو لگتا ہے فین بھی یہ گرم ہوا دے رہے ہیں
ہاں ہیٹ ویو ہے نا ابھی اسی وجہ سے یہ ساری پرابلم ہوتی ہے
ہاں اور جب میں دوپہر کو تین بجا کر میں نکلوں نا گھر سے باہر ہمارا یہ کیا بولتے ہیں اگر میں نیچے رکھوں گی نا زمین پہ قدم اتنی گرم ہوتی ہے نا مطلب قدم بھی نہیں رکھ سکتی تے ہے
ا ہاں گرم لگتا ہے پیروں کو اتنا تم نے وہ ایکسپریئنس کیا
ہاں ہاں بہت
اللہ بچائے گرمی سے بہت گرمی ہوتی ہے اب جلدی سردی آئی آتی پھر بھی سردی میں انسان کچھ کر پاتا ہےگرمی مے کچھ نہیں کر پاتا
ہاں نا اتنی گرمی اور بتاؤ کیا کررہی ہوں
بس میں تم سے بات
ہاں ہاں اب کل کیا کرو کہ کوئی پلان ہے کل سنڈے ہے کوئی جانے کا
ارے نہیں کل دن میں گرمی نہیں دیکھ کہاں جائے گا انسان جاتے گھومنے پورے وہاں سے یاترا ہے گھومنے بھی نہیں کہیں جا سکتے
ہاں یہ آپ گئی اپنے اس کمپیوٹر سینٹر کے ساتھ پکنک
کہاں گئی میں میں مجھے چھوڑا ہی نہیں گھر پہ بولا نہیں جانا ہے ابھی حالات خراب ہوتی ہے ایکسیڈیننٹ ہوتے ہے نہیں جا نا ایم ایف نہیں گئی
امم بہت ہوتے ہیں ابھی اور پانی ات گندا ارہا ہے اور اتنا گرم آ نا کوسی بھی گرم پانی آ رہا ہے آپ نے دیکھا
یہ تو آئے گا گرم پانی کیونکہ جو واٹر کینال ہے جہاں سے پانی آتا ہے ان پہ دوب پڑ چونکی وہ گرم ہو جاتا ہوگا نا
ہاں پانچ اگر پانچ اور چھ منٹ کے بھی اگر ہم رکھیں گے نل کا کھلا تو پھر آتے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی نہ تو فریج کا ہی پینا پڑتا ہے مگر ٹھنڈا پینا ہے اور بتاؤ
اور کیا بتاؤں تمہی بتاؤ کچھ
تم نے کی کالج کی تیاریا
ہاں میں نے نئی یونیفارم لائی نیا پرس نیا شوز لایا
ہاں اچھا کیا ہمیں تو سمر ویکیشن سے اب آپ لوگ کو جانا ہے پر میرا پاپا بول رہا تھا کل سے بارش مطلب پڑے گی
لوگ کی سمر وکیشن کینی کینسل ہو جائے گی
اچھا ہاں ہو سکتا ہے ام
ہوں ہوں
آواز نہیں آ رہی تم کیا بول رہی ہو
میں بولریوں کہ تمہاری سمر وکیشن ہی نا کینسل ہو جائے
نہیں کیا بول رہی ہو سممر ویکیشن تک کینسل رہ تو میں جاؤں گی تو
تم تھوڑا سا والیوم بڈھاونا انپے فون کا
مجھے اسکول والے کہاں لیں گی
دینگے دینگے مت لو ٹیٹنشن بیٹھو ان دنوں کرو ریسٹ اور کام بھی لکھنا نا ساتھ ساتھ اپنا پھر اینڈ مومنٹ پے سارا کام ایسے ہی رکھنا پڑے گا
ہاں کام لکن یار ہمے درس گاہ میں پیر پر چل رہے ہیں دارس گاہ میں منڈے سے پیر پے جہ مارے
تمہیں بھی ڈیٹ شیٹ آیا درس گاه سے مجھے بھی آ گیا مدرسے سے ڈیٹ شیٹ
مجھے بھی آ گیا مادر سے پہلا میرا قرآن ہے
آج کیا کیا کیا دن بھر مجھے بتاؤ
کچھ نہیں دن میں تو کچھ نہیں صبح گرمی بہت تھی بھولا میں نے یہاں تک کہ کیا تو باہر دیکھے کہ بس ہو گئی پھر اس کے بعد جب میں اٹھی نا لائٹ آ گئی پھر میں بستر کے پ چلی گئی میں سوگئی پھر پھر سے لائٹ چلی گئی پھر مجھے اتنا غصہ آیا میں پھر سوئی نہیں میں پھر جلدی اٹ پھر مجھے ماما آ رہی ہے ایک بجے ون پی ایم اٹھو اٹھو لیٹ ہو گیا
ہم ایک بجے اٹھی دوپہر کے
ہاں میں ایک بجے اور توا پھر سیدھا اٹھی اور کھانا کھایا پھر میں بیٹھی فون چلا رہی تھی پھر میک اپ کیا میں نے فوٹوز اٹھائے پھر چانا تھا درس گاہ پر میری بڑی بہن درس گاہ نہیں گئی تو پھر میں بھی نہیں گئی تو پھر میں پھر ان کو کہیں جانا تھا میری ماما اور میری بہن کو تو میری ایک فرینڈ ہے میری فرینڈ ہے اس کا نام صابیا ہے پھر وہ آئی میرے پاس میرے پاس پیسے تھے فور ففٹی ہم نے ان سے آرڈر کیا کھایہ میری بہن آ گئی پھر میں نے مہندی لگائی میں مہندی لگاتے ہوئے میں نے سنا
اچھا تو مہندی کیسی آتی ہے لگانے مجھے تو کبھی لگاتی نہیں ہوں
بہت اچھی تم آتی ہی نہیں ہو میرے گھر تو میں کہاں سے لگاؤں
نہیں اب میں آؤں گی کبھی جس دن مجھے چھٹی ہوگی نا مجھے ہو رہا تھا یہ کچھ جاب کا لیکن ٹینشن آئی کالج کی کچھ کر ہی نہیں پاؤں گی یا تو کالج یا پھر یہ جاب کرنی پڑے گی اب بولا میرے ابو نے کی نہیں تم کالج ہی جاؤ پڑھو جاب پھر اینڈ میں کرو گی
ہاں ابھی تمہاری عمر نہیں ہے تم ابھی پڑھو اپنے فیوچر پہ دھیان دو پھر جا کے تم کوئی نوکری وکری کرو
فیوچر میں کروں گی یہ یو پی ایس سی وغیرہ دوں گی
انشاء اللہ کرو گی
اور تمہاری ماں سو گئی
ہاں میری ماں خراٹے مار رہی ہے
ہاں ہاں
میری ماں کو پاؤں میں درد ہے ابھی کچھ منٹ ہونے دو و آکے ابھی میں سوؤوں گی نا آواز تو ہے نا ابھی کرے گی آئیں پک رہی ہے بیٹا مجھے تھوڑی سی مالش کر دو
نہیں کیا کرنا اس کو اس سے تھوڑی سی راحت ملا کرے گی نا
بڑی بہن کرتی نہیں میں نے کل بھی کی میری بڑی بہن تب سو رہی تھی اور پاد مار رہی تھی اب میں کیا بولوں
ہ ہاں س کتنا س تم بہت یہ باتیں کرتی ہو
وہ مزاق کر رہی تھی میں مزاق کر رہی تھی
اچھا ٹھیک اور سناؤ کچھ اپنے بارے میں بتاؤ کچھ خاص
کچھ نہیں میرے پاس بہت ٹیلنٹ ہے میرے پاس ڈانس
میرا برتھ ڈے آنے والا ہے تمہیں یاد ہے
ہاں فسٹ اگستٹ والے میں
اب بس بیس اب بس بیس دن بچے ہیں میرے برتھ دے کو
ہاں تو م مجھے پتا ہے تمہیں کیک پہنچےگا اس میں بہت چیزیں بھی ملیں گی ی آئی نو
ارے وہ جو انسان بیچتا تھا وہ اب مجھ سے نہیں کرتا اتنا زیادہ یہ اس کو تو مجھے لگتا ہے میرے میں یہ ہو گیا ہے انٹرسٹ ہی ختم اب نہیں پتا اس کو میرا برتھ ڈے ہی ہے
کو اگر تم نے اس کو لاسٹ ٹائم دیا ہے تو وہ بھی تمہیں دے گا
مجھے نہیں لگتا اس کو اب انٹرسٹ ہے کچھ بات وات بھی کرنے میں آج کو دس دن ہو گئے کہیں لیکن فون ہی نہیں کرتا
اس کا ٹیسٹ لونا
ا لی س پرر سو سے کچھ نہیں ہو چھوڑو کیا بات کر رہے اس سے موڈ ہی خراب ہو جائے گا
اچھا کوئی بات نہیں ا اور بولو تمہارا ٹیلنٹ کیا ہے
ہا میں بہت کھاتی ہوں
ہو کھاتے پیتے گھر کے کھاتے ہی ہیں
م جی سب بولتے ہیں موٹے میں زیادہ موٹی تم نے تو مجھے اتنی بار دیکھے میں موٹی ہوگئی ہو زیادہ
نہیں تم موٹی نہیں وہ تو میں اپنے اندر کانفیڈینس دے رکھنا ہے کیونکہ لوگوں کا کام ہوتا ہے بولنا اور لوگ بولیں گے کیونکہ وہ لوگ تو کچھ کھاتے نہیں ان کو تو گھر والے کچھ کھانے کے لیے نہیں دیتے اور ہم کھاتے پیتے کر کے ہم خرچہ بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایشوز نہیں ہے اور تم موٹی نہیں ہو تم بہت خوبصورت ہو
تم نے میرا کالج کا ابیا وغیرہ دیکھا کیسا ہے
ہاں میں نے دیکھا بہت اچھا ہے
شوز اب میں کون سا لگاؤں میں وہ پنک والا لگاؤں کن وائٹ والا کالج
تم پنک لگاؤ اور وائٹ بھی لگاؤ میں تو نیا لانے والی ہوں
اچھا ٹھیک ٹھیک زیادہ اچھا کون سا لگے گا بلیک پہ
وائٹ
ہم ہم مجھے اتنی گرمی ہو رہی ہے نا ابی میں تمی بول ہی نہیں سکتی اتنا اتنا زیادہ
جی میں تمہاریے تمہارے سے بات کر رہی ہوں نا اس لیے میں کمر کے نیچے بیٹھ وں مجھے اتنی گرمی ہو رہی ہے میں کیا پتا ہوں
مجھے بھی بہت گرمی ہو رہی ہے
ہا اور بتاؤ میرا برتھ ڈے تھا تم نے تو مجھے کچھ گفٹ نہیں دیا
ارے مجھے تم تو بہت لڑائی کرتی ہو نا تو میں تم نے تب بھی میںیر سے لڑائی کی اپنی برتھڈے پارٹی پہ تم نے لڑائی کن میے ساتھ
اب تمہارے جس دن برتھ ڈے ہے اسس دن تم بھی مجھے گفٹ دوگی اور میں بھی تمہیں دوں گی
ہاں میں کیوں دوں گی
ریٹرن گفٹ
چلو دیکھتے ہیں ات س سی دیکھتے دیکھتے ہیں تمہیں زیادہ کون سی باشا اچھی آ سے آتی ہے مری اردو آتی ہے تمہیں
مجھے انگلش آتی ہے
اردو نہیں آتی
اردو بھی آتی ہے
ٹھیک ٹھیک اور سناؤ کچھ اپنے بارے میں
کچھ نہیں میری ماں اٹھ گئی میری ماں اٹھ گئی وہ اب
ادے اور سناؤ کچھ تھوڑی دیر اور بات کرتے مزہ آتا ہے تمہارے سے بات کرنے میں
ہاں میری ماں دیکھ رہی تھی کون تھا کال پہ سو گئے سو گئے میری ماں ہاں اور بولو
ا کے بتاؤ کچھ بسنا کچھ اچھا سا پتا ہے آج دن بھر کتنا ہوا کچھ میں صبح اٹھ تیک گیارہ بارہ بجے پھر تھوڑا سا ٹینشن تھا پھر کام کیا کھانا کھا پھر میں اپنی ماں کے ساتھ نکلی اج درز کا بھی نہیں گئی بچوں کو پڑھانے بھی نہیں وہاں سے آئی پھر ایک پڑوسی آئی تھی وہ لگوا رہی تھی مہندی میری بہن سے پھر میں نے سالن پکایا اس کو بھی دیا پھر وہ نکلی پھر ہم نے پاور کبھی عید کے بعد کھانا کھایا مچھر اتنے زیادہ تھے اتنے زیادہ
اور تم وہو والا شو دیکھتی ہو لواک اپ جس میں یوگیش اور آکانشا بھی ہے
ہاںاں میں دیکھتی ہوں تم دیکھتی ہو
جی میں نے ابھی دیکھا
وہ بھی اچھا ہے دیکھنا ٹائم پاس ہو جاتا ہے نا
ہوں دیکھیں گی کل میں دیکھوں گی میں بہت چیزیں ر کو دیکھنے کےے اسنیکس نا
ہاں ہاں ابھی بھی کمل کے اندر ہی وہ
ہاں میں ابھی بھی گھمی گ گری ہوں
اچھا ٹھیک